ہاں جی ہیلو وعلیکم جی کیسے ہیں السلام علیکم بڑھیا جی آپ بتائیے کیسے سلمان کے ابو جی
ہم تو بہت بڑھیا ہیں ہم آپ سے یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے امی ابو خالہ اور سب لوگ گھر کے سدس سے سب ٹھیک ہے بڑھیا ہے
سب خیریت جی سب خیریت آپ بتائیے سلیمان ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی سلیمان بالکل ٹھیک ہے یاد کرتے ہیں آپ کو
دکھ نہیں رہا کئی دن سے کیا ہوا
بس بس بس وہ اپنا اسٹڈی میں دھیان دیتے ہیں ہم نے انہیں اسٹڈی میں دھیان دینے کو کہا ہے بہت زیادہ اچھی طریقے سے
تو ایسی کون سی اسٹڈی کرا رہے ہو آپ نے جوہیں اسٹڈی پہ دھیان دینا
نہیں ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سلیمان یو پی ایس سے کلیئر کرے
اچھا جی امید ہے آپ کو اسے
بہت ہے امیدیں ہیں بہت امیدیں ہیں ویسے آج کا ہم نے اسی بات پہ ہی وہ رکھا ہے ٹاپک ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشن
پڑھائی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے
جی جی جی بالکل جی بالکل
دیکھو میں بتاؤں تو پڑھائی ہمارے لیے بہت امپورٹینٹ ہے کیونکہ پہلے کے زمانے میں نا چھویں اور ساتویں کریں گےنا ہم لوگ
ہاں جی
اچھی لائف جی لیتے تھے بٹ آج کے زمانے میں نا ٹویلتھ کرے ہوئے بچوں کو بھی دھکے کھانے پڑتے ہیں جاب کے لیے
بہت بڑھیا بات کہی ہے آپ نے یہی بات میں بولنے والا تھا اپنی دل کی بات چھین ہمارے آپ پتہ ہے کیا ہو گیا ہے مارکیٹ میں نا کمپٹیشن بہت آ گیا ہے
ہوں ہوں ہ بالکل صحیح کہ دیکھو میں بتاؤں ایک آپ کی بات تو میں سنتا ہی رہوں گا پر ایک میری بس ایک بات ہے کہ آج کے زمانے میں جس نے گریجویشن کر رکھی ہے نا
ہاں جی
وہی بندہ بچا ہوا ہے یا اسے کچھ اچھی جاب مل جائے گی بٹ ابھی یہ چلو یہ تو آج کی بات ہو رہی ہے یا ابھی اس جنریشن کی بات بڑھیا اگر کچھ سال ہو رہے تو جن لوگوں نے گریجویشن سے بھی اوپر کوئی بڑھیا سا کورس وغیرہ کر رکھا ہوگا نا
کوئی مان لو اسپیشلسٹ ہو بندہ
ہاں
تبھی اسے جاب وغیرہ ملے گی ورنہ تو کچھ نہیں
جی ٹیھک جی بالکل جی بالکل میں آپ کی بات سمجھ گیا آپ پتہ ہے آپ نے یہ بات بتائے بہت بڑھیا بات ہے اب میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ گریجویشن اکیلا بچہ تو نہیں کرتا
نہیں نہیں
کتنے بچے کر رہ ہیں کتنے کروڑ بچے کرتے لاکھ میں نہیں بول سکتا میں کروڑ بولوں گا کیوںک کہ بچے گنتی کروڑوں میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اتنا کروڑ بچہ کر رہے ہیں آپ کے حساب سے اتنی کروڑ نوکریاں یا کوئی پلیٹ فارم یا کوئی ایسا ایجوکیشن سسٹم یا ایسا کوئی پلیٹ فارم یا کوئی ایسا کچھ ہے جو ان بچوں کو زیادہ نہیں پندرہ سے بیس ہزار روپے تک کی بھی چوک دے گئی
دیکھو ویسے تو کوئی بھی نہیں ہے بٹ اب ایک آد اپلیکیشن آ چکی ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا بٹ میں بتاؤں گا پھر کبھی آپ کو ان اپلیکیشنس میں اگر ہم اپنا ریزیوم وغیرہ ڈالتے ہیں نا
ہاں جی
تو ہمیں وہ اچھا دیتی ہیں ورک بٹ وہ صرف کمپیوٹر جنہیں آتا ہے ان کو دیتی ہیں ورک تو اسی وجہ سے تھوڑا پیچھے ہوں بن مجھے کمپیوٹر آتا ہے دیکو میں جھوٹ نہیں بولتا جہاں میں پرسنلی جاب کرتا ہوں وہاں میں لیپ ٹوپ پہ کرتا ہوں کام کمپیوٹر والا ہی ہے نا بٹ مجھے پراپرلی نہیں آتا ہے اس لیے میں اس پہ پلان ہی کر رہاوں اس پہ اور اس کو ریزیوم کی ضروت اور ریزیوم میرا تھوڑا س کمپلیٹ ہوا تو ویسے میں یہ کہوں گا پڑھائی بہت ضروری ہے دیکھو آج کل نا اگر میں اپنے لیے بولوں تو میں جوب لس بندتا ہوں اور میری پڑھائی دو جو جوبلس بندہ ہوتا ہے وہ مڈل کلاس ہوتا ہے جو مڈل کلاس ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے جاب کر رہا ہوتا ہے ورنہ وہ جاب کرے کیوں ٹھیک ہے جی
جی جی بالکل جی بالکل بھائی صاحب
ہاں تو میں جاب جب سے کر رہا ہوں تو میے بیچ میں کچھ تھوڑی بہت اسٹڈی رک چکی ہے جس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہر بندہ اگر میرے جیسے جو بھی بندہ ہے وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسٹڈی کمپلیٹ کر لے جیسے میں اب کر رہا ہوں میرے مطابق کر لیں کیکہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جو آپ کو اور آفرس ملتے ہیں نا جو جوب جہاں پہ اگر آپ اچھی جگہ کر رہے ہو تو ہو بھی آفرس ملتے ہیں اگر آپ جھنڈ میں کر رہے ہو کسی بھی خراب جگہ پہ یا پھر مطلب خراب جگہ کوئی خراب نہیں ہوتی ج آپ کام کرنے سب جگہ بڑی ہوتی ہیں مطلب کسی اگر ج جاب کرنے کی بات ہو رہی ہے اگر آپ کسی بڑھیا پرسن پہ جاب کرتے ہو تو آپ کو اچھے خاصے آفر ملتے ہیں تو ویسے اگر میرے پاس آفر آ رہے ہیں اور میں ایجوکیشن میں تھوڑا سا کمزور ہوں تو میرے لیے غلط ہے فمی غلط ہے وہ چیز تو اس لیے میں ایجویشن جڑ رہا ہوں کہ میرے پہ جو آفر آے ہیں وہ میں ان کو ٹھکرا نہ پاؤں بقی میرے کہنا یہ کہ دیکھو ج جتنا ہو سکے آپ کیا کہتے ہیں دھیان دیں اس چیز پہ کہ اسٹڈی آپ کے گھر میں سب کریں آپ کہ جو خود بچے ہیں جو آپ کے بچے ہیں وہ بھی کریں
جی
ہاں
اب آپ نے یہ بہت بڑھیا بات بولی تھی انٹرویو آ رہا ہے سیلری وغیرہ بھی مل ہے جو وغیرہ کمزٹر اچھی بات ہے اوثت کتنی سیلری مل جائے گی اگر آپ یہ چیز کر رہےا
دیکھو وہ تو ورک فرام ہوم ہے اس میں اتنی سیلری ہم نہیں لے سکتے
کے حساب سے اگر ہم جاب کریں تو کتنی ہونی چاہیے آپ کے حساب سے
دیکھو اس میں اندازاٹینمان لو حست فف مل جائے گی پندرہ
نہیں بہت بہت کم ہے میں نے ابھی بتاؤں میں نے بھی ایک اییکیشن پی اپلائی کرا تھا مجھے کال بھی آئی تھی میں نے ریزوم بی شیئر کرا تھا می انٹرویو بھی دے کے آیا تھا بٹ وہاں پہ میری سیلری جو فکس ہوئی بیس ہزار روپ ہوے
اچھی بات ہے تو کریے
وہ سٹی کا چلو نام تو نہیں بتا سکتا پر وہ سٹی بھی بہحت وی آئی پی ہے اگر بولتے ہیں نا کہ کوئی تو ون پہ آتی ہے تو وہ تو فری اف فور پہ آت
دیکھو دیکھو وہ بات سب الگ ہے دیکھو وہ بات سب لگ ہے دیکھیے جی پہلے سنیے سنیے سنیے سنیے وہ بات سب الگ ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو مل رہی ہے تو کریے نا
اس میں یہ چیز تو بتا رہا ہوں میں کیوں نہیں کر رہا اب میں وہاں پہ جاؤں گا تو میں باہر تو رہوں گا نہیں ایک روم بھی رینٹ پہ لینا پڑے گا اور اس شہر میں کم سے کم چار سے پانچ ہزار کا ایک روم ہے ٹھیک ہے پھر اس کو اس کے بد میں وہاں پہ رہوں گا کوئی اینٹ پتھر تو کھاؤ گا نہیں
ہ تو اراؤنڈ میں مان لے ہوں کہ آپ کی پندرہ ہزار ہے سیلری پانچ ہزار آپ نے خرچ کر دیے
اس کے بعد آپ پانچ چھ ہزار کا کھانا پینا بھی تو لگائیے
ہاں جی ہاں جی تو تو آٹ ہزار سیلری ہو گئی تو پھر بیس ہزار کا فائدہ کیا ہے وہ تو آٹ ہزار مان لی جائے گی ہاں
ہے نا اس کے بعد اب وہاں پہ رہوں آپ کو پتا ہے میں کیا بتا رہا ہوں کہ وہ انڈیا کے ٹپ تھری سب سے بڑھیا سٹی ہے تو وہاں پہ ایسا تو ہے ن کہ مطلب پاگل سے بنے گھومیں گے وہاں کے فیشن کے حساب سے بھی چلنا پڑےا تو تین چار ہزار کے وہاں کے کپڑے وغیرہ بھی لگائیے تو پھر کیا بچے گا گھر پہ اب دو تین ہزار میں آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے فیملی والوں کی اپنے گھر والوں کی ہیلپ کر پاؤں گا اب جو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں خود کا بزنس خود کا تو نہیں کہہ سکتے بٹ ہماریے شاری میں ہے بٹ ہے تو ایک پروپر بزنس کا حساب نا اب اس میں کیا کیا بینیفٹس ہیں
ایک بات بولوں نا اس بارے میں میرا دل خوش ہو گیا جو آپ نے بات کہی میں میں نا جو میرے بہت دل خوش ہوا اس بات سے کیونکہ نا دیکھو بزنس ہی ہے یہ جو آپ کرتے ہو اگر آپ اپ اپنے ہاتھ سے کوئی بھی ورک کر رہے ہو نا پرسنل اپنا خود کا کام کر رہے ہو جی ج خود کا کام ہی کہا جاتا اسے ٹھیک ہے نا اور بجنس جیسی چیز دنیا میں کہیں نہیں ہے جو انسان جاب کر کے کما رہا ہے نا وہ ان سے بھی زیادہ ہم جو اس سے بکواس ہیں بزنس سے میرا مائنڈ دیکھو میں جاب کرتا ہوں میں تو جھوٹ نہیں بولتا جاب کرتا ہوں میرا مائنڈ سیٹ اب صرف ایک جگہ پہ آ ٹکا ہوا ہے کہ بزنس بیٹا بزنس کرو بزنس کرو جہاں تک کا بھی زور لگاؤ بیٹا بزنس کرو
ہاں جی
میرا مائنڈ سیٹ یہ ہے اگر کچھ بھی کرنا ہے لائف میں تو صرف بیٹا بزنس کرو آن لائن ورک یہ نہیں بہت میں کہہ رہا ہوں بہت اچھے ہیں پر اگر بزنس کے آپ راجا بن جاتے ہو نا
جی ج
تو پوری دنیا آپ کے نیچے ہوگی اگر آپ بزنس میں کنگ بن جاؤ گے تو
ہاں جی ہاں جی صحیح بات ہے تو آپ اتنی بڑھیا بات کر رہے ہو تو میرری بھی س میں کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ بزنس بھی نہا دو چیز پہ چل رہا ہے
دیکو میں جو دیکھو دیکھو دیکھو دیک آپ بولنے والے میں وہ پہلے ہی آ کو کنفرم کراتا ہوں بزنس پیسے سے چلتا ہے اسٹارٹ اپ ہے نا ریلمی مین آپ کا ریزن یہی ہوگا پر اگر میرے دماغ سے دیکھا جائے تو تو جیسے میں جہاں میں جاب کرتا ہوں یا پھر آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا پھر اپنا ہوم ورک آپ اپنے گھر میں کرتے ہو کام ہے نا
ہی
تو اس میں بھی آپ میرے مطابق اگر دس بھی ملتے ہیں آپ کو دس بھی ملتے ہیں تو آپ تین تو بچا ہی سکتے ہو
نہیں پتہ ہے دیکھو میں کیا بتانا چاہ رہا تھا میں یہ نہیں بتا رہا کہ جو بزنس جو ہے پیسوں پہ چلتا نہیں پیسوں پہ نہیں چلتا ا تو بولنے والی بات ہے کہ پیسہ پہ چلتا ہے بزنس چلتا ہے کمپٹیشن پ بزنس چلتا ہے ڈیمانڈ پہ بزنس چلتا ہے اپنی محنت سے اگر آپ پیسے نہیں ہے نا آپ تب بھی بزنس کر سکتے ہو آپ بولو گے کہ میں نہیں کر سکتا کر سکتی ہو آپ کےدر ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے کیوں کیونکہ آپ کہیں سے پیسہ لے کے کہیں سے پیسہ اپنا لون وغیرہ کچھ لے کے آپ اس چیز میں پہلے کسی چیز میں پرفیکٹ اس چیز کی نوی رکھی ہے اس میں پیسہ ڈالو
جی
تبھی ڈالو جب آپ کو اس کی پراپر نالج ہے اگر آپ کو نالج نہیں آ تو وہی بزنس آپ کو ڈبا دےا
دیکھو میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں دیکھو مجھے یہاں ک بزنس کی نالج ملی ہے جہاں تک میں نے لی ہے ریلٹی ہے جھوٹ نہیں بولتا میں ہے نا تو میرا جو ہے نا سسٹم بزنس اوپر وہ ہاں یہاں ٹکتا ہے کہ بیٹا بزنس مائنڈ سیٹ یہاں تک ہے کہ اپنے لیے جو تمہیں کام کرنا ہے اس کی پراپر نالج تو ہے ہمیں اور پیسے نہ کسی لون وغیرہ جگہ سے لینے ہیں کیونکہ لون لینا سب سے بڑی کمزوری ہے ہاں آپ نے سنا ہوگا کافی سوشل میڈیاز پہ کہ لون لو اسے وہاں پہ جمع کرو اسے یہ کرو وہ کرو فنڈ آئے گا ہے نا وہ تب ہوتا ہے جب وہاں پہ پرسنلی کھان پینے کے لیے بہت پیسہ ہوگا ٹھیک اگر کسی وجہ سے آن لائن کی وہی جو آپ نے لون لے رکھا ہے وہی ویب سائٹ میں کوئی دقت ہو جاتی ہے تو بہت گھاٹا ہوتا ہے سج رہے ہیں وہ جو ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں نا پھر وہ ویسے کام نہیں کرتا ٹھیک ہے جی
ہاں جی
تو میرا کہنا یہی ہے کہ اس چیز پہ تھوڑا دھیان دیں اور باقی میں نے سب نالج دے رکھی اس چیز کی میں جب بھی کرتا ہوں بہت بڑھیا ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں بات آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا